ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ دلہہ عورہ کاتور اور بتائی جے آپ خیریت سے ہیں
جی جی الحمد للہ آپ سنائیں
جی اللہ کا شکر ہے عر آپ کی دعائیں اور بت جی میں تو نا اوون میں ہ کچھ بنا رہی تھی جسے پیزا بنا رہی تھی اس میں بہت اچھے سے بن جاتا ت
ہاں یہ تو ہے خیر بن جاتا ہے بٹ اوون یار اوون سے نا بہت ساری دقتیں بھی ہو جاتی ہیں ہاں ابھی میری جیسے ابھی میری فرینڈ کا بیٹا ہے نا وہ انہوں نے اوون ا چھوڑ دیا تھا
ہاں
وجہ سے نا تو دقت ہوگئی تھی اس کے ہاتھ پہ بہت ز بچے کے ہاتھ جل گیا تھا اوون سے انہوں نے ویسے ہی ہاتھ ڈال دیا تو انہوں نے کب وہ نہیں پہن رکھا تھا جی
ا تو یہ ساری جو ٹیکن کالوجی کی چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ ان سے بہت زیادہ فائد بھی ہیں آسانیاں بھی ہیں لیکن کیا یہ اس میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے جی جی بچوں بچوں کو چھونے نہیں دینا چاہیے جتنا ہو سکے خود سے اس کا استعمال کریں جسے فریز ہے ہمارے لیک کتنی اچھی چیز ہے نا اس میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا
فریج تو کافی یار فریز بہت اچھی ایک ٹیکنالوجی جی جی جس سے ہم اپنی ساری سویدھائیں اپنا کھانا ساری چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ ورن نہ پرانے ٹائم پر تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی تھی
خراب ہو جاتی تھی کیونکہ کی پہلے زمانے میں یہ سب اتنی ٹیکنالوجی آئی نہیں تھی
جی اب یہ ہوتا ہے چلو ہم فریج میں اسٹور کر دو ایٹ لیسٹ خراب تو نہیں ہوتی چیزیں ویجٹیبلس رکھ دو کھانا رکھ دو دو
ویجیٹیبل فروٹس ایگس جتنی بھی ساری چیزیں آتی ہیں وہ سب آپ اس میں سیو کر سکتے
بالکل اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے نا چیزیں خراب ہو جاتی ہیں فریج فریج ایک اچھا ہے کہ کہ چلو چیزیں رکھ دیتے ہیں خراب نہیں ہوتی
خراب نہیں ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اے سی کا یوز کر لیتے ہیں نا اس سے بھی کتنا آرام ملتا ہے س
ہاں جی اب دیکھو نا کتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اب انسان اے سی کے بنا رہ نہیں سکتے کتا اتنی زیادہ گرمی ہے اب کچن سے نکلتے فورن روم میں آ کے انسان ایسے س اون کرتا میں تو یہی کرتی ہوں مجھے بہت گرمی لگتی کچن میں روٹیاںناالوں نم انڈا بیریا ادھے گھنٹے تو فورا نکل کے میں اسے ہی چلاتی کیونکہ روم میں آ کر
تو میرے ساتھ بھی ایسا ہے کیونکہ جب روٹیاں بناؤ نا تو پورا پسینہ ہے اتنا زیادہ ہونے لگتا ہے کہ بالکل گرمی سے ا برا حال ہو ج جاتا ہے پھر ہم لوگوں کیا اے سی میں ہی راحت ملتی ہے آ کر
بس اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنی سویدھاؤں میں اتنی چیز میں رہ رہے ہیں ورنہ بہت سارے لوگ تو بچارے دھوپ میں رہتے ہیں یا پھر
جی جن کا ورک ہے دھوپ میں ورک کرنے کا جیسے روز ٹھیلہ لگا رہے ہیں ٹیوبل دور ہیں وہ سب تو ب شا دھووم میں ہی کام کرتے کتنی بھی تیز دھوپ ہو دیکھیے ہم لوگوں کو یہ سویدھائیں ملی ہیں ٹیکنالوجی کے دوارا موبائل فون بات کر لوں اے سی آن کر لو فریج کا یوز کر لو پنکھا چلا لوں ہے نا
تتا ہم کیسے دور دور باتیں کریں
ہ تب لیٹر چلتا تھا وہ بھی ون ویک میں پہنچتا تھا پورا ایک ہفتہ لے لیتا
ہاں اور ٹائم کا کتنا وہ ہمارا ویسٹیج ہوتا تھا کہ ایک ہفتہ وہ لیٹر جائے گا دین وہ پڑھیں گے پھر رپلائی آئے گا یہ چیزیں اب یہ ہے کہ چلو واٹسپ پ ہم نے فورا میسج کیا وائس ریکارڈ کیا ارے ایک بٹن میں چلا گیا میسج آپ کتنی زیادہ ای جی و میں ہمیں جی جی اب دیکھو نا اب ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کتنی زیادہ اے آئی کا اپیوگ ہو رہا ہے اے آئی دیکھو اب کتنی ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی جی چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ہم کتنی ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں ہم بچے جو اسٹڈی کر رہے ہیں اب چٹ جی ٹی کے تھرو بچے پڑ رہے ہوتے آج کل
پڑھ ہیں ان کو کوش چیز نہیں سمجھ میں آتی وہ پوچھتے ہیں پٹافٹ جو آب آتا ہے تو اس سے اچھا ہے اور سائڈ ٹائپ ان کو ٹیچر تو ملے گا نہیں
بٹ اس کا نا دیکو چٹ ج پ چٹ جی پی ٹی ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے اسٹڈی کے معاملے میں لیکن اگر بہت سارے لوگ نا جیسے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جو بیمار ہے مریض جب چار جی یکے تو بہ سا لو پوچھ رہے ہوتے کہ یہ میڈیسن لے لو گی میڈیسن لے لوں تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے کیونکہ چیڈ جی پی ٹی کو اتنی نالج بھی نہیں ہے ہے نالج بٹ اتنی نہیں ہے ت ایٹ لیسٹ ڈٹر تر کیی صلاحہ میں
وہ ڈاکٹر نہیں ہے چاہے چپٹی ڈاکٹر نہیں ہے وہ ایک روبوٹک بنا ہوا ہے تو اس کا جی ہاں وہ نہیں سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں لوگ اتنا ترقی کر ل ہے ہمارے وجان کو نے
جی جب کتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے ہاں ہاں اب لوگ چاند پ زمین خرید
امیر خرید پچے
یہ تو میں نے نیا نیا سنا تھا جب ایک وہ ایککٹر ششانت سنھگ
ہاں جی وہاں کی زمین تو بہت زیادہ کوسٹلی ہے پر لوگ خرید رہے ہیں جن کے ج کو شوق ہے جن کے وہ پیسہ ہے وہ خریدتے ہیں وہاں رہنے کا شوق ہے لوگوں کو
جی اب دیکھو نا ساری چیزیں تو ہم کتنی ایزی وے میں کر سکتے ہیں موبائل فونس ہمارے پاس
جی ہوں یہ تو بہت ہی اچھا ہے واشنگ مشین سے لگا دو پھر اس کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا
ہاں ورنہ پہلے دیکھو ہاتھ ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے لوگ ایک وہ تھپکی آتی تھی اس سے مار مار کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے اس سے ہاں اور نا پرانے ٹائم میں میری نانی تھی نا جی جی میری نانی تھی نا وہ نا سی چیز سے تھپکی سے ہی کپڑا دھو رہ ہوتی تھی اور کتنے کپڑے ڑ خراب ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں
وہ تو ہے ہی ہے ا اس کے اوپر کوئی بھاری چیز ماری جائے گی تو وہ خراب ہی ہو ج جی خاص کااٹن کپڑے تو بہت جلدی
ہاں وہ تو پھٹ جاتے ہیں کاٹن کپڑے تو مشین میں یہ چیز ہے چلو اپنا سرف ڈالا پانی ڈالا اور گا
ہوں
ہار آ گئے آٹومیٹک
جی بالکل اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ آرام ملتا تا ہے س لگا دو سوجا جا کے بہت زیادہ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ مشین ہاں وہ تو ہو رہا ہے بہت زیادہ آلسی ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگ کو نہیں کرنے کبھی کبھی ہاتھ سے بھی
جی جی نہیں جیسے جو کپڑے ہیں نا کپڑے اکارڈنگ ہوتے جیے مشین میں دونے والے پڑ تو مشین میں ہی دلیں گےب جو ہاتھ سے دھنے والے کپڑے ہیں وہات سے سے دولینگے
جی میں اپنا نیا کپڑا مشین میں نہیں ڈالتا
اب جس میں جیسے ویسے وہ جس میں جسے تارے موتییا کچھ بھی ایسی چیز لگی ہوئی وہ مشین میں ڈال ہی نہیں سکتے
ہاں وہ نہیں ڈالتے وہ سب نکال دیں گے جیسے وہ کرٹین وغیرہ ہو پ اس کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے سب کچھ نکل جاتا ہے اس میں
اپڑ ہاتھ سے ہی دھلتا ہے میں بھی کوشش کرتا
ہاں میں بھی اپنے شوہر کی شرٹ وغیرہ جو وتی ہاد سے تو اس میں کالر نہیں صاف ہوتے ہیں ہے نا اس کے جو کف ہوتے ہیں سلیوس کے وہ بھی نہیں صاف ہوتے اس لیے میں اس کو ہاتھ سے پینٹ جینس کی پینٹ جو ہوتی ہے اس کو تو میں ڈال دیتی تو وہ بیڈ شیٹ ٹاول یہ سب ڈال دیتی جی اور میں اپنے ڈیلی یوز سے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ میں خود دھل لیتی ہوں ہاتھ سے ہی کیونکہ کاٹن ہی میں ہی پہن پاتی ہوں میں گرمی میں صرف کاٹن یوز کرتی ہ ہوگی
گرمیوں میں یار دیکھو نا ہاں بالکل گرمیوں میں کوٹن ہی یز کرنا چاہیے اب اتنی گرمی میں ایسے کپڑے کون پہنے گا کوٹن یوز کرو پٹن ٹھیک ہے ہلکے کپڑے پہنو ورنا ورنا باڈی کتنی زیادہ پسینے پسینے ہو جائے گی کچن میں جاؤ کام کرو کوٹنی بیٹر ہے جی میں تو گھر میں لوور ٹی شرٹ پہن گھومتی ہوں
یہ تو بات چ ہاں جلو جٹ فیملی مبر آتے ہیں بولی پہن سکتے وہ تو نائٹ میں پہن لیتے یہی چیز ہیں
اب دیکھو نا لیپٹاپ بھی آ گیا کمپیوٹر ہے ساری چ
لیپ ٹاپ پہ دیکھیے اب تو ساری سب ورک آفیشل وا لپ
د اب اب وومینس جو ہیں لڑکیاں ہیں ہاں وہی نا جو باہر نہیں جا سکتی جو ہاؤس وائف ہے وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر سکتی ہیں فری لائنسنگ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ آن لائن ورک کر لو
یہ بہت اچھا آپ کہیں بھی جائیے آپ اپنا ورک کرتے رہیے
بالکل اب دیکھو کرونا کے ٹائم پہ نا کرونا کے ٹائم پہ سارے مطلب بیٹھ گئے تھے گھر پہ ایٹ لیسٹ کوئی آف آفس وغیرہ تو جانا ہی رہا چاہے وہ گرلس ہ یا بوائز ہوں اب وہ لیپ ٹاپ پہ ہی کام کر رہے تھے یہ بھی ایک اچھی سویدھا ہے
ہو رہا تھا آرام سے یہ کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت اا سویدھا مل رہی ہے گھر بیٹھے کام کرنے کی اور ہم لوگ کو زیادہ محنت محنت نہیں کرنی پڑتی ہے کپڑے دھلنے میں یا جیسے پہلے مسالحہ ہاتھ سے پیسا جاتا تت
ہاں ہاں اب مکسر گرائنڈر آ گیا چلو مکسر میں یوز کر لو نہ پہلے ہمارے نانی کے ٹائم پہ تو سل بٹا ہوتا تھا اس سے مسالہ پیس دیتے ہیں
ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سل بٹی کا یوز کرتے کہتے ہیں اس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے
ہاں یہ چیز بھی ہے مسالحے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سل بٹ میں آتا ہے میری فرینڈ ہے میری فرینڈ ہے وہ سر بٹے سے یوز کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس م سربی ہے بٹ وہ سل بٹا یز کر رہی ہوتی
ہاں میری بھی ایک فرینڈ ہے وہ نا وہ کیا کرتی ہے وہ جلدی وہ مکسر کا یوز نہیں کرتی ب پٹی میں ساری چیزیں پیستی ہیں مشین کا یوز نہیں کرتا ت
اب جو چٹنی بنا رہے ہو تم چٹنی یوز بنا رہے ہو نا وہ بھی سل بٹ ت میں بؤا بت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے
جی ٹی ہم کو تو چٹنی بت سی سل بڈی کی چٹنی اچھی لگتی ہے پر کیا ہے ہمارے گھروں میں سل بٹا ہی نہیں رہا
ہاں خ ہمارے گھر میں بھی نہیں رہا
سب میری مدر لو نے ہٹوا دی ہے
یوز نہیں ہوتا اب تو بالکل نہیں ہوتا
بالکل بھی نہیں
بس ہ ا بس نانی نانی کے یہاں چلے جاؤ تو یوز ہو جاتا ہے ادر وائز تو وہاں یہاں تو کب یوز
مکسر میں کیا حالا چٹنی ایک دم بارییک پس جات ہے نہ اور سل بٹے کی تھوڑی موٹی چٹنی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس لیے اس میں ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک اوکے اللہ حافظ